ہیلو
ہیلو وعلیکم الل اسلام
اور کیسے ہو آپ
بڑھیا آپ سنائیں
یہاں بھی سب خیریت ہے اور بتائیے موسم کہتا ہے
بڑھیا بارش ہوئی ہے کل بھی صبح بھی ابھی بادل ہوئے میں ہے ہوا بہت پیاری چل رہی ہے
ہاں چلو تو گھومنے چلتے ہیں
ہاں جی چلیے شام کو چلتے ہیں ابھی تو تھوڑا لنچ ونچ کھاائے تھوڑا آرام کریں گے ہے نا اس کے بعد چلتے ہیں چار بجے کے قریب
ہاں جی اس موسم میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا گھومے نہیں یہی تو موسم ہے گھومنے کا
چار بجے چلیں گے
اور کیا پکا لیا
ہم نے آج وہ للوبیا ہوتا ہے نا وائٹ والا
ہاں ہاں
ہاں جی وہ پکایا تھا
اچھا
ہاں جی
اور بتائیے پریوار میں سب خیریت سے ہیں
بڑھیا ہے سب شکر ہے سکون ہے سب آپ کی امی کہاں گئی ہلو
اور سنائیے
کی امی کاں گئی سو رہی ہیں
ہاں امی سو رہی ہیں کھانا کھا لیا تھوڑا آرام کرھر
ہاں صحیح ہے ان کا کام یہی ہے بس اس ٹائم تو آرام ہی کرنا ہے ہمہیں
ہ ارے بی پی ہو جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ اور دوائیاں دے دی ہیں اورھر لے کھا کے سو گئی ہیں
صحیح ہے اور کیا
ہوں اور بتائیے
بس بڑھیا ہے آپ نے کیا پکایا
ہم نے راجم چاول
ہاں جی جیاد تر چاول ا چاول سب کے گھر ہی بہت بن رہے ہیں
یہ نہیں کہ بچے اچھے سے کھا لیتے ہیں چپاتی کے س چاول
میں سوچتی ہوں شاید کوئی گھر ہوگا جہاں آپ محلے میں بھی دیکھیے کوئی گھر ہوگا جہاں چاول نہیں بن رہے ہوں گے چاول چاول یک اچھے لگتے ہیں دال کے ساتھ چاول
وہی پراٹھے روٹیاں یہی کھانی پڑتی ہیں
ہوں
چا اب ایسا ہے کہ چپاتی چاول دال سبزی ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے
ہاں
ہلو
ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے ہی
ہ اور بھائی سا کی طبیعت ٹھیک
ہاں جی بڑھیا ابھی آپ کے طرف دھوپ نکلی ہے اب
ہاں آج تو دھوپ نکلی ہے دو دن سے بارش سے
ہمارے تو دھوپ بھی ہے بادل بھی ہیں تبھی کہہ رہی ہوں میں آپ سے چار بجے چلیں گے
چار بجے موسم صحیح رہتا ہے
ہاں آپ ہماری طرف آ جانا نا جی بچے سموسے منگوائیں گے چائے وغیرہ پی کے سموسے وموسے کھا کے پھر چلیں گے
ہاں صحیح کہہ رہے ہو پھر مارکیٹ میں کھانے کی دقت نہیں ہوگی شاپنگ کرو اور تھوڑے دیر پارک میں بیٹھو پھر آ جاؤ
ہاں بچے بول رہے تھے نا تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں منگا لیں گے اب آپ بھی آ جانا اور کیا پھر کھا کے پھر ہی چلیں گے
ہاں صحیح کہہ رہے ہو
لا لاؤ گے کیا آپ
بچوں کو نہیں میں اکیلے آ جاؤں گی
نہیں پرچیز کیا کرنا ہے آپ کو مارکیٹ سے
مارکیٹ سے میں سوچ رہی ہووں تھوڑی سی سبزیاں لےؤوںں اور تھوڑا سا کچھ سامان سے بھی لیا ہوں پرس
اچھا اچھا اچھا میرے کو پردے لینے ہیںئے
ہاں گرمی کے لیے سلیپ پنڈے لیا کچھ یعنی جو ہے لیدر کے ان میں گرمی لگتی ہے بہت زیادہ
ہاں جی جی نہیں میں پڑھ د لوں گی آپ میرے کو پردے کا کلر پسند کروا دیجیے گا
ہاں ہاں کیا نہیں ہے
ہاں جی پردے لینے ہیں اور صوفے کے کور بیڈ شیٹ وغیرہ لینی ہے
اپ کا سلور کلر ٹرین میں چلنا ہے
چلیے تبھی میں نے کہا کہ چلو آپ ساتھ ہیں تو دیکھ لیں گے ایک سے دو کی جذرا پسند اچھی ہوتی ہے
ہاں یہ تو صحیح کرہ رہے اکیلا کنفیوز ہو جاتے ہیں
ہاں میں تو کچھ زیادہ ہی کنفیوز ہو جاتی ہوں کیا لوں کیا نہیں لوں
ہاں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز لے جاؤ گھر پہ پسند آئے نہ آئے
ہاں وہی بات ہے نا تو ایک سے دو کی پسنجر اچھی ہو جاتی ہے
صحیح فرما رہے ہیں
کیونکہ پھر وہی مس ملہ ہوتا ہے لے کے آؤ اس کو پسند نہیں آئے اس کو پسند نہیں آئے میں تو سبھی کمروں کے ایک سے لے کر آؤں گی اب سارے ایک سے لے کر آؤں گی کلر فل لگا رکھ کہ کوئی کہیں کچھ لگ رہا ہے کوئی کہیں کچھ لگ رہا ہے
ہاں ایک سے لگ جاتے ہیں تو الگ ہی لک آتا ہے گھر کا
ہاں اچھے نہیں لگتے اوپر الگ لگے ہوئے ہیں نیچے الگ لگے ہوئے ہیں کچن کے الگ ہیں وہ سب ایک ہی کلر کے لے کر آؤں گی سب ان کو نا رکھ دوں گی جیسے بیگ ویگ بنواتے ہیں نا
ہاں
باہر لگوا دوں گی بیگ تھیلے بنوانے میں نے
ہاں ہاں صحی کر رہے ہو
کیونکہ پردوں کا کپڑا موٹا ہوتا ہے وہ شائننگ بھی آ جائے گی یہی کپڑا اندر برتا ہوا کہ ہاں اندر باہر لگوا کے کہوں گی یہی بنا دو
ہاں آپ پ نہیں آتے بیگ سےے
نہیں میں نہیں سلتی ہماری چاچی ساتھ سلتی ہیں چچی سلٹیاں ماری
اچھا اچھا
ہاں جی وہ اٹیچیاں بھی بنا لیتی ہیں کپڑے کے بیگ بھی کپڑے رکھ کے لے کے جانے والے سفر میں چھوٹے پرس بھی ٹانگنے والے لیکن چھوٹے بچے ہوں چھوٹے بچے ہیں جیسے ان کے دو چار جوڑی کپڑے رکھ کے بوتل دودھ کی پانی کی ان کے لیے کھانے کا سامان
سیل بھی کرتی ہیں ویکسل کے
نہیں سیل نہیں کرتی ہیں وہ مطلب آپ کپڑا دے دو آپ کو سل کے دے دیں گی
اچھا
جیسے آپ کا گھر پہننے کا کوئی کوٹن کا سوٹ ہو تھوڑا ہاجری کا جیسے پجامے ہوتے ہیں ہمارے ٹاپ ہوتے ہیں
ہاں ہاں
یہ چیز اندر لگا دیں گی باہر کے لیے کوئی فریش کپڑا دے دیجیے
صی ہے
میں نے تو بہت سلوائے تھے ان سے بہت سلوائے ان سے ا وہ چاچی ہماری نا وہ باہر چلی گئی ہے تبھی ہم نے ان سے بہت سارے سلوا کے رکھ لیے تھے
آ کہاں پر ہے
میں تو ادھر ہوں گھر پہ اپنے
نہیں چاچی
چاچی تو باہر چلی گئی ہیں آؤٹ آف اسٹیشن
اچھا اچھا پھر سےا نہیں بیگ سل پائیں گے ہمارے
سرف تو دیں گی لیکن یہ ہے وہ جاں رہتی ہیں وہاں جانا پڑے گا آپ ب سمجھانا پڑے گا پھر لے کے کے آنا پڑے گا یہ دقت ہو ج
اتنے کا و گا ہو جائے گا ریڈی مڈ
نہیں ویسے یہاں بھی شاید کوئی سلتا ہے مجھے پتا کرنا پڑے گا ہمارے آس پڑوس میں شاید کوئی نہ کوئی ضرور سلتا ہوگا
نہیں ویسے تو میں سل لیتی ہوں شاپنگ بیگ تو سل پر اٹیچی وغیرہ نہیں آتی
آام کپڑے کے تھالے ہوتے ہیں کیری بگ
ہاں ہاں
اچھا میں نے تو بہت سارے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں نئے نئے کپڑوں کے تو وہ بیٹیا کہہ رہی تھی ممی یہ کس قس میں یہ جو تمہارے بھائی کی شادی ہوگی نا تو اس میں ہم لوگ مارکیٹ سے کپڑے خرید کے لائیں گے نا تو نئے نئے کپڑے نئے نئے تھیلوں میں اچھے لگیں گے
ہاں ہاں سیک وہ پت ہی خراب نہیں ہوتی ان کی طے خراب نہیں ہوتی ہے الماری میںیرا دو ایک کپڑا کھینچتے ہیں چار کی خراب ہو جاتی ہے
ہاں بیگ بہت پیارے نئے نئے اس دن چھوٹی والی بیٹی کا نیت خراب ہو رہی تھی بول رہی تھی مجھے کو دے دو میرے کو دے دو میں نے کہا نہیں بھائی میں تو بہ کے لیے بھی ایس سامان جوڑ رہی ہوں جیسے کہ بیٹیوں کے لیے لوگ جوڑتے ہیں
اچ شاسو ن ہو کیا
ہاں ہاں ہاں صحیح بات ہے ابھی پیچھے ہم لوگ گھومنے گئے تھے باہر جموں کشمیر وغیرہ تو وہاں پہ ہم ایک دکان میں چلے گئے ایسے ہی کہ چلو کچھ خریدتے ہیں تو وہاں پہ ایک رجیٹی رجائٹی بولتے ہیں اس چیز کو
نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے سے چیز کو اسٹور کر کے رکھیں گی تب وہوں کو آسانی رہے گی
ہاں جی رجیٹی ہوتی ہے نا ایک وہ مطلب کہ ڈبل بیڈ کی اس میں وہ ہے رجائی
ہوں
اس میں ڈبل بیڈ کی شیٹ ہے اسی رنگ کی
ارے وا
رنگ کے دونوں پلوں کے کور ہیں اور اسی رنگ کا رجیٹی کا گلاف ہے
ہرے وا
تو وہ میں نے لے کے رکھا ہاں وہ کافی مہنگا پڑا ہم میں لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں جو آئے گی وہ بھی تو ہماری بیٹی ہے دونوں بیٹیاں کھینچ رہی تیں میں کہ یہ تو کسی کو نہیں دوں گی چپ چاپ رکھ دو اس میں ہاں میں نے کہا ہم لٹ کے آئے ہیں ہماری بو کو پت چلنا چاہیے نا کہ ہمارے گھر وال گھر کے لوگ گھومنے گئے تھے کبھی کشمیر
کہ میرے آنے سے پہلے میری تیاری ہے
ہاں اور میں تو اس کے لیے آپ مانو گے ابھی تو بیس بائیس سال کا بیٹا ہے اپنی بہو کے لیے کشمیری وہ سوٹ نہیں ہوتا ہے کوٹ سیٹ
اچھا
کشمیری کوٹ سیٹ اتنا پیارا وہ بھی لا کے رکھ دیا میں نے
یا وہ بھی اچھی سی آنی چاہیے آپ کو
تو سب لوگ بول رہے تھے ابھی پت نہیں ابھی تو لڑکا چھوٹا ہے کمانے بھی نہیں ڈھنگ سے لگایا تیرے کو سامان میں کیا اب سامان جوڑوں گی نا لوگ بیٹیوں کا دہیز جوڑتے ہیں دس دس بارہ بارہ سال پہلے جوڑنے لگ جاتے ہیں
ہاں صحی کہہ رہے ہیں آج کی مہنگائی میں تو گولڈ تو بہت ہی مہنگا ہے
وہی تو سامان جوڑتے ہیں تو میں کہ میں تو ابھی تین چار سال تک کرنا ہی ہے تو میں بھی تو سامان جوڑوں گی نہیں بولے ببو کو کون دیتا ہے میں کہ میں
ہوں جٹل تھوڑی کوئی نہیں کرتا تو ہم بھی نہ کریں
بالکل جی میں تو صاف بولتے نا بھائی یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے اپنا جو چاہیے نکالو اور اسٹرا میرے پاس ڈبل بیٹھے کمبل کتنے ہی پڑے ہیں وہ لڑکیاں کہہ رہی ممی ہمیں دے میں کہ نہیں ان کے لیے ہیں یہ تمہاری بھابھیوں کے لیے
ہ اور یہ بھی ہے نا آپ بیٹیے آپ بھی آؤ گے تو آپ بھی یوز کرنا یہاں پر آپ دے د گی تو یہاں آ کس کا چاہیے
وہی نہا دیکھو آتی ہے تو اچھا لگتا ہے جیسے بوے دھر میں آتی ہے نئی نئی چیزیں ہووں سب کچھ نیا نیا ہو تو کچھ الگ ہی لک لگتا ہے
ہاں جی ا فر ج میرے خیال سے اس لیے لا رہے ہو کہ گھر کوگ ا الگ الگ ہے
ہاں کیونکہ دیکھو اچھا لگتا ہے کہ جیسے ہماری بیٹیوں کا کوئی کر رہا ہے ایسے ہم بھی کسی کی بیٹیوں کا کریں گے تو پت نہیں ان کی آتمائیں کتنی دعائیں دیں گی ہمیں
ہاں جی
ہماری بیٹیوں کو کتنے کتنا سکھ ملے گا ان کے پیچھے
ہاں
بس میری تو سوچ یہی ہے کہ میری تو بہو آ بھائی بس میں تو فری ہو جاؤں گی بس ایسی ملے مجھے کہ میری بیٹیوں کو بلا دے مجھے
ہوں ہوں
اتنا پیار کرنے والی بو آ ہے مجھے
چلو ہاں جی ہیلو
ہاں جی
ٹھیک ہے تس شکریہ آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا اچھا لگا اپنا اپن لگا ہے
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو کال کروں گی ہے نا ٹھیک ہے